ہلو ہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے
ہاں ہ
کہاں پر ہیں
یہ جگدیش پور میں
جگدیش پور کون جگہ
پنڈرا
پنڈرا ہم یہاں ہے مدھو پور میں
ہ مدھو پور کون سا جگہ
مدو پور ہاجی گلی
ہاں اور سب ٹھیک ہے بتائیے
ہاں اور سب ٹھیک ہے ادھرے گھر طرف
ہاں
تو ج آپ کہاں پر ہیں
ہم بھی یہیں جگدیش پور میں ہی آئے ادھر بازار
ہوں جگدیش پور میں
ہاں
ہاں اچھا تو سب خیریت میں
سب کری الحمد للہ
اور اچھا ت یہ ابھی کون سی ہو رہا ہو ہے ایسا ہی آر والا
ایس آئی آر والا فارم بھرا رہا ہے ابھی
ہوں آرم بھر رہا
ہوں بار دی جچ
ہاں کچھ کچھ بر رہے ہیں اب
ہوں ہم لوگ دے دیے ہیں سب
دے دیے
ہوں
ہ ہاں ہم تو نہیں دیے ہیں
ہ میرا بھی گھر والا ایک باقی ہے
باقی ہے
ہاں
ہاں یہ بتا سکتے ہیں اس سے ہوگا کون سی
ہم تو نہیں جانتے اس سے کیا ہوگا نہیں
ہاں ہم کو ہم سن رہے کہ کوئی نام کاٹ دے گا اس سے ووٹر لسٹ سے
نہیں پتا کیا کرے ہوگا نہیں ہوگا اس سے
ہوں ہم س کو سننے میں آیا ہے
ہاں
کچ سننے میں آیا ہے کہ ووٹر لسٹ
کرسا کام کر کفر نمبر تھاا بتکد نہیں اپ نمبر تھاا آ نے سم فون کرا یک مر بیٹا ہلو
ہاں
ہاں بولیے
بولے سننے میں ہے کہ ووٹر لسٹ سے نام کٹ جائے گا اس سے یہی ہوگا
کا د آئے گا بات میں جڑوانے کے لیے بہت ٹائم بہت کوٹ کچہری کا چکر لگانا ہوگا بہت
ہ کیا ہوگا اس سے میرا نام بھی غلطی ہے اس میں
اب تو دے دیے دیکھیے ہو جائے گا ٹھیک ہے بات کیا ہوگا نہیں ہوگا ہم لوگ کو جانتے ہی نہیں سب لوگ دے رہے ہے ہم لوگ بھی دے دی ہیں
ہ اچھا
اور کیا کام کرتے ہیں
ابھی کھیت کا کام ہےب کھیت باڑی کا
اچھا
دھان اون لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں
لگاتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا
ہوں شروع ہو گیا کھیتی
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے ابھی اس کا کیا بولتے ہیں دھان کا بیج لگاائے صرف
اور بیج ابھی بوئے ہیں
ہاں
ہ ہاں کتنا دن میں ہوتا ہے وہ لب بھی
اتنا دن موٹ آپ تو جانتے ہوں گے ہم لوگ کر جانتے ہیں بیس دن پچیس دن میں ہوتے ہیں ن سر
شاید تو اتنے دن لگتا ہے پندرہ دن میں بھی ہو جاتا ہے
ہاں
ہاں
ہ
باد سو رہ کیاا
بارش تو ابھی نہیں ہو رہا ہے ت
ہاں
بارش ہوگا شاید اب
ہاں
ہ ہ سنیں جگدیش پور میں ہٹیا لگتا ہے نا
ہاں وہیں ہٹیا لگتا ہے ریوے ریلوے اسٹیشن کے پاس جی
ہوں ایک بار گئے تھے وہاں بہت بھیڑ سالی
ہاں بھیڑ تو رہتا ہے زیادہ
ہاں
روڈ میں جو املی گاھ تھا نا وہ کاٹ دیا وہ کل
کارڈ دیا بلا
ہاں
ا بہت خطرناک جگہ میں تھا
ہاں
بیچ میں ہی تھا روڈ میں بیچ روڈ میں تھا
ہاں
اسی سے بہت بھیڑ بھی لگ جاتا تھا وہاں جام لگ جاتا تھا
آج کل ایکسیڈنٹ ہوا بہت بانک ایکسیڈینٹ ہوا نا اس میں
ہم دیکھے تھے اگو ٹرک واللا
ہاں
مارا تھا وہیں ایک اسپورٹ ڈیٹ کیا تھا
ایکپورٹ ڈیھ پہ ہوا تھا لیکن اس کا جو باڈی تھا نا ایک ایک چکاٹڑا سارکے نکاللا نستے
ٹکڑا ٹکڑا کر د نا ہ ہم تو وہ نہیں دیکھے تھے
ایسا جون اسپٹ ڈیڈ ہوتا پورا شریر پورا کھا نہیں تھا نا پورا اس میں چپک گیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا اس سے
ہ
ج جی س بی سے کھینچ کے نکالا
اچھا اسی لیے گچھوا کٹانا پڑا نا
ہاں
ٹھ کیایا ہٹا دیا ٹھیک کیایا ہٹا دیا بہت بڑھیا کیا
ا مدھو پور جائیں گے ہم لوگ
کا ہے
ایسا ہی گھومنے کے لیے سوچے ہیں
مدھو پور کون ج گا
جائیں گے ادھر ادھر ہلو
ہاں مدھو پور کون جگہ
مدھو پور جائیں گے دیکھیے رجباڑی روڈ یا تو کہیں اور
مادو پور میں تو ابھی ایکو میلا لگا ہے بہت
ہ میلا لگا تھا لن وہ تو ختم ہو گیا
کب ختم ہو گیا ہم مدو پور میں رہتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں
میں ختم ہویا کل یہ پانچ سو ہو گا تھا ہم لوگ
ہاں
ک اس دن ن لگایا ہوگا پت نہیں لیکن گیا تھا ہم لوگ تو وہ چالو نہیں تھا لائٹ وغیرہ نہیں جلاتا اس میں ہوں
ہوں ہوں اچھا ہم کو ل کہ میلا لگل ہے ابھی تک خولا نہیں ہے لیکن وہ سامان و
ہم کا ٹائم ہو گیا ہوگا اس لیے بند کر دیا آپ کہیں تو دوسرا جگہ لے کے جائیں گے لوگ
جھولا وولا کھولل کہاں ہے ابھی
رععک
جولو نین کولا ہے
نہیں ہم ل رات میں نہیں دھھیے
ہاں تو ہم زیادہ ادھر نہیں جاتے ہیں ادھرے اپنے گھر طرف رہتے ہیں
ہوں
اچھا کب آئیے گا مدو پور
آ
مادھو پور کب آ رہے ہیں
ہم لوگ ایک کوٹرما والا ین جو ہے نا اسی سے دیکھیے اگر
ہ کوڈرما کا گاڑی کے بجے ہے یہاں مدھو پور میں
مادھوپور میں چھ چھ دس پندرہ میں ایسا کچھ تو ہے ساڑھے چھ بجے ہے ساھے چھ بجے ایسا ہے
مدھے پور میں پھر وہاں سے کھلتی ہے کیا بجے
سات دس میں وہاں مدو پور سے
مد پچم ہوں اچھا اسسی سے آنا جانا کرتے ہیں نا
وٹر مارک سے ہم لوگ جات ہیں اور یہ گری ولا ٹرین سےات میں آتے ہیں
رات میںلا گریڈ ولا کی بجے
آٹھ پچپن
آٹھ پچپن
ہوں کل ل کے بھی آاں اچ
آٹھ پچپن مر گی ریڈی میں کیا بجے ہے
گری پچپن میں ساھے نو بجے تک گریے پہنچ جاتا ہو نے ساڑھے نو بجے نو نو چالیس پینتالیس میں
ن چالیس پینتالیس میں
گیرییٹ ہم لوگ اتنا نہیں جاتے ہیں کچھ کام لگتا ہے مدھو پور زیادہ جاتے ہیں
نہیں نہیں شام میں ہم نے گریٹی کبھی نہیں گئے
ہاں ہاں
وہی تو ہم کو جانکاری نہیں ہے کتنا بجے ہے ہاں آپ کو جانکاری ہے نا ہلو
ہاں ہاں
ہلو
ہاں بولے
ہ وہ آپ کو جانکاری ہے
تھوڑا بہت ہےب اتنا کریکٹ ٹائم نہیں ہے اندازہ ہم لگا کے بولیں کہ میکسیمم اتنا ہی ٹائم رہے گا
اہا وسے ہم کو جانکاری نہیں ہے کیا کہ ہم اس میں کبھی سام والا میں کبھی نہ چڑھے ہیں دن والا میں چڑھے ہیں دن والا میں چڑھے ہیں گرڈی ہم دن میں گئے ہیں لیکن رات میں نہیں گئے ہیں
آج کل موبائل میں ایپس ہے اس میں تو ٹائم دکھاتا ہے کتنا بجے ٹرین کہاں جانے والا ہے کتنا لیٹ ہے
کبھی نئے کرے ہیں اسی لیے اس کو ہم چیک نہیں کیے ہیں
کبھی جاتے ہیں اس طرح سے تب چیک کر لیتے ہیں
ٹھیک ہے دیکھیے رکھتے ہیں رکھیں گے کہ اور بات کریں گے
ن ابھی اپنے ہو جائے گا اس میں کٹ ہو جائے گا بارہ منٹ کتنا ہوں بارہ کتنا
کچھ نہیں ایسا ہی فون کیا تو کھڑا ہے بیٹھے تھے کہیں اس نے کیا کہا یار
ہوں بےروزگاری
ہا
اچھا ہاں ٹھیک ہے